ہیلو
وعلیکم السلام باجی
وعلیکم السلام علیکم کیسی ہیں آپ
خیریت سے ہو باجی آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
بس میں تو اچھے ہوں آپ اور کیا چل رہا ہے آج کل
بس باجی اور تو کچھ نہیں آپ بتاؤ آپ کو پتا میں تو آپ ہی کو کال کرنے والی تھی
اچھا اچھا میں سوچ میں خود بھی سوچ رہی تھی دراصل میں ایسے تو بزی ہو جاتے ہیں نا کام بچوں کا آج کل اسکول جا رہے ہیں تو سمے نہ مل پاتا ہے
یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہو باجی ہمارے پاس میں مارکیٹ ہے وہاں پہ اتنی اچھی دکان کھلی ہے سمجھوں اتنے اچھے اچھے کپڑے ہیں اتنے اچھے اچھے سوٹ مل رہے اتنا اچھا فیبرک اتنا اچھا سب کچھ اور زدہ مہنے بھی نہیں ہے بہت اچھے اچھے مل رہے میں تو کہہی تھی باجی کو بتاؤ باجی لے دو چار تو
ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی میں تو تو نا مجھے تو کپڑے وغیرہ لینے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہاں سے لوں کیا لوں اور وہی ہے نا آپ کو پتا تو ہے سو ٹو کے معاملے میں جوڑوں کے معاملے میں ہم تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں کہ کیا کرے کیا نہ کرے دیکھو ہمارے پیسے بھی ضائع ہوں ہمیں کپڑا بھی اچھا نہ ملے تو پھر دل کو دل بڑھائی برا لگتا ہے باجی
ہ ہاں یہ تو آپ صحیح کہا رہی تبھی تو ابھی پتا ہے میں تو ابھی کم سے کم چار پانچ جوڑے لے کر آئی ہوں اور ایک چیز اور بہت اچھی ہے بوٹی فو سی کے اندر ہے جو بھی چیز جیسی پسند آ رہی ہو اپنے آپ سے ڈیزائن کرا لو اتنی سندر سندر لس ہیں اتنی اچھے اچھی موتی وغیرہ اتنے پیارے پیارے ڈیزائن ہیں کہ بہت با جی آپ دیکھ کہ دیکھتی رہ جاؤ گی
نہ نہ یہ تو آپ نے بڑا اچھا کرا دیکھو مجھے بتا کے میں تو سو سوٹوگی بڑی ہی شوقین ہوں ہے میں تو ضرور آؤں گی آپ نا مجھے لوکیشن وغیرہ ڈالنا آپ
ہاں ہاں میں بتاؤں گی آپ آنا ہاں آپ آنا سچ میں اتنی پیاری پیاری دکھ بازی آپ وشواس نہیں کرو گی کہ میں تو گئی دیکھنے کے لیے کہ ایک دو سوٹ دیکھات ہوں نئی نئی دکان کھلی ہے تو سچ میں ایسے لگ رہا تھا باجی چار پانچ چھ خرید لے پھر بھی ایسا لگ رہا تھا یہ رہ گیااور یہ رہ گیا
یہی تو ہم لوگوں میں دیکھو یہی تو ہے ہم کو کپڑے اتنے پسند ہوتے ہیں کہ ہم جٹ سے یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو اور چاہے وہ ہمارے المیرا میں ایسے سے ہی پڑے رہے لیکن ہم لوگوں کو دور ہے
کپڑوں کا ہی ہوتا ہے میرے شوہر تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کپڑے خرید کی کہوں تب یہ کہ دیتے ہیں اتنے سارے تو ہیں پھر بھی ہلہ میں رہتی مچات کی چاہییں چاہیے اور اتنے بھی ہے اور پر من نہیں مانتا جب بھی کچھ نیا دیکھتی ہوں تبھی لے آتی ہوں دو چار جا کے
یہی تو ہے باجی ہم لوگوں کے اندر کپ کپڑوں ایک دو سوٹ ہو سوٹ ہو گئے جوڑے ہو گئے ہے نا تو ہم لوگوں ان چیزوں کا تو ہمیں بہت ہی کریز ہوتا ہے اور چوڑیاں ہو گئیں
باجی اور اتنی اچھی اچھی سب چیزیں دو برقہ تو میں نے ڈیزائن کرائے ہیں اس پہ اتنے پیارے پیارے ڈیزائن اتنی پیاری کڑھائی اتنا پیارا سب ڈیزائن دے رہے ہیں میرا تو من کرا تھا دو چار اور کرا لوں ابھی تو تھوڑا سا رک کے دو چار برقہ اور کراؤں گی دو برقہ ڈیزائن کرا کے آئی ہوں اس پہ اپنے
نہ نہ صحیح کیا آپ نے دیکھو یہ کہتے ہیں جب ہمیں چیز کوئی پسند آ جاتی ہے نا تو ہمیں جھٹ سے لے لینی چاہیے ہمیں سمے کا وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو چیز اب ہمیں پسند آئی ہے پت نا وہ دیکھو مارکیٹ میں آگے آئے نہ آئے
تو باجی آپ صحیح کہہ رہی ہو میں تبھی تو آپ کو بتانے والی تھی کیونکہ جیسے جسے میرے کو کپڑے کا شوق ہے ایے آپ کپڑے کی شوقین ہو میں نے کہا میں باجی کو بتاؤ گی باجی آپ آ کہ لو اس پورا دن اتنی بھیڑ رہتی ہے باجی اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ بہت زیادہ
یہ تو آپ نے صحیح کہا مجھے تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے ابھی دیکھا آپ نے جب ہماری عید ائی تھی نا تو میرا تو اتنا دماغ خراب ہو گیا تھا باجی کیا کہتے ہیں میں وہ میرے ساتھ کیا ہوا میرے میرے سے جوڑا میں نے بٹک والے کو اپنا شور جوڑا دیا بنوانے کے لیے اس اس نے کیا باجی اتنا اس نے میرا اتنا سمے کھا لیا اور میں روز فون کر رہی ہوں تو کہہ رہی ہے ہاں ہاں باجی میں سیل دوں گی آپ کا عید تک تو میں نے کہا چلو جب اتنا شیورٹی سے ہو رہی ہے تو سیل ہی دے گی
ہوں
ایک مہینے پہلے ڈال کے آئی اس نے ایسا کیا این ٹائم پہ میں گئی ایک دن پہلے تو کہہ رہی ہے بازی میری تو طبیعت خراب ہے میں نہ کر پائی میں نے کہا بتاؤ ہے کتنی وہ والی باتیں ہیں تمہیں مجھے پہلے ہی نہ بتا دینا چاہیے تھا تو کہہ رہے ہیں مجھے تو
اسی لیے تو میرے کو یہ بہت اچھا لگا اس کی دکان پہ باجی چار پانچ کاریگر ہیں اور آرام سے بیٹھ کے سب کام کرتے ہیں سچ میں اور جس تاریخ کو بولتے ہیں اسی کو دیتے ہیں میں نے تو عید پہ مجھے دھیان نہیں رہا تھا آپ سے بات کرنے کا ایک تو باجی اور چل رہے تھے گھر میں اتنا کام رہتا تھا اب سمج ہی سکتی ہو تو دماغ سے نکل گیا سچ بتاؤ میں تو کوئی میں نے تو عید سے چا پانچ دن پہلے جا کے جوڑا لیا ڈیزائن دیا اور عید سے ایک دن پہلے دے دیا تھا انہوں نے مجھے سلکے
بتاؤ ماشاءاللہ دیکھو ایسے بھی تو کاریگر ہوتے ہیں جو جلدی جٹ پٹ کام کو لپٹاتے ہیں ہے اب میں ان کو یہی تو کہا میں نے کہ باازی میں تو آج آپ کے لیے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی آج صدقہ وغیرہ کر کے آئی ہوں بتاؤ لیکن آپ نے میرے ساتھ یہ غلط کیا ہے نہ کیا ہے تو کہہ رہی اب بتاؤ میں ہاں
ایک تو یہ ہے نا بازی ایک تو یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو گھر پہ سلائی کرتی ہے نا ہم سب کیا سوچاتے ہیں باجی کیا ان کو دے دو پیسے کم لیتی ہیں تو جلدی سل کے دے دیں گی اچھا دے دیں گی یپر بات جی یہ منانی کرتی اگر ہم دکان پہ کسی کاریگر کے پاس جائیں اور اس کے پاس سامان نہیں ہو تو وہ منع کر دیتا ہے کہ ہم پاس ہمیں نہیں ہے اپ کہیں اور دکھا دیکھ لو یہ یہ منا نہیں کرتی یہ لیتی رہتی ہیں اور اینڈ ٹائم پہ منع کرتی ہیں
ہاں یہی تو سمیٹتی رہتی ہیں یہ چیزوں کو لیکن میرا تو ا تم بتاؤ مجھے نہ کتنی پریشانی ہوئی دیکھو میں تو کتنی عید پہ جب اب میں پھر میں ارجینٹ میں میں تو شوہر کو بولا اپنے کو میں نے کہا دیکھو مجھے جوڑا خریدنا ہے انہوں نے کہا بتاؤ تو میں ان ٹائم پہ فضیتاہ کرتی ہو میں نے کہا اس میں میری کیا غلطی ہے میں تو اتنا اچھا اپنی پسند سے فیبرک لائی اس نے کر دیا تو پھر جا کے دیکھو اینڈ ٹم پہ میں اپنے لیے سوٹ لے کے آئی لیکن ہوا کیا بازی میں ب جب تو مارکیٹ میں گئی تو مارکیٹ میں تو آپ میں کیا بتاؤں رونقی لگی ہوئی تھی اتنے مل بازار سجے ہوئے مارکیٹ آپ کو میں بتا نہیں سکتی بازی آپ بھی گئی ہو تو کیا ہی ماحول چل رہا تھا
بہت ہی اچھا یہ سمجھو باجی ہمارے تو گھر کے پاس اب تو پہلے تو دور جانا پڑتا تھا اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ادھ تر نئی نئی دکانیں گھر کے پاس ہی کھل گئی ہیں اتنا اچھا لگتا ہے جیتنا اچھا لگتا ہے ایسے لگ رہا تھا میرے کو تو کہ میں تو ایک کرسی ڈال کے باہر ہی بیٹھ جاؤ دیکھنے کے لیے
ہاں نہ نہ بازی بڑا ہی اچھا لگتا ہے میں وہاں گئی اور بازی ٹرینڈنگ میں وہ نہیں چل رہی ہیں کشمیری چوڑیاں ماشاءاللہ دیکھ کے تو میرا دل بالکل بھرایا میں نے کہا اپنے شوہر سے انیں لیے بنا تو دیکھو میں نہیں جاؤں گی
سی کہہ رہے با جی میں نے بھی لی تھی وہ تو
ہاں دیکھو کتنی پیاری لگتی ہے نا الگ لکار
بہت ہی پیاری لگتی ہیں دیکھ کر ایسے من کرتا ہے کہ چار پانچ جوڑی ایک ساتھ خرید لو
ہاںاں اور ہر کلر میں آ رہی ہیں اب تو وہ کیا کہتے ہیں
چریو
ڈن میں روز گولڈن میں
اور ایک چیز ہے باجی انہیں پہن کے ہم پرماننٹ کام وام نہیں کر پاتے وہ بس نہیں کہ پن چ کوئی تیوہار ہے تو تھوڑی دیر پہن کے پھر رکھ دو زیادہ ت کیونکہ وہ پچیا آ کچی آتی ہیں میری کیئی ساری جو چوڑی مار گئی تھھی
ہاں ہاں نانا یہ تو ہے چوڑیوں کا تو دیکھ کے ایک دم سے ایسے لگتا ہے اور اتنی اچھی آ وہ پری چوڑیاں جو آ بیچ میں لگائی جاتی ہیں دیکھو وہ دیکھو کتنی پیاری لگ
بہت ہی پیاری لگتی ہے باجی چوڑیوں کا مت کہو چوڑیوںوکئی تو م میں اتنی شوقی ہ اتنی شوقین ہوں کہ مجھے کپڑوں سے زیادہ تو چوڑیوں کا شوق ہے
کپڑے ہاں وہ ہوتا ہے نا یہ بھی لے لو اور آج کل تو نئی نئی اس کی دیکھو دیکھ کے بھی وہ من لبھاتا ہے
ہ ایک دن تو میرے میرے شہر کا تو کہہ رہے تھے تو ج میں چوڑیوں فیکٹری میں چھڑا تھا وہیں پے اپنی دیکتی رہی ہے اور اپنی پسند کے لے کے آتی رہی تری چوڑیوں سے پریشان ہو جاتا ہوں میرے شوہر میرے سے مرد بازار جانا پسند نہیں کرتا
وہ ہے نا آپا ان لوگوں کو تو ایسے کرتے ہیں ایک جگہ جا کے کھڑا کر دیتے لے لو اور پھر یہ جگہ جگہ شاپ پہ جانا پسند نہیں کرتے آپ اور ہم کیا ہے ہمیں تو یہاں پسند نہ آیا آگے جائیں گے آگے پسند نہ جایا تو پھر اور آگے جائیں گے تو ہم یہ ہمیں لگتا ہے ہم پیسے ڈال رہے ہیں ہے نا اور ہمیں پسند بھی نہ آئے تو ہم نہیں لیں گے
اور پھر باجی ایک چیز بھی تو ہے کی ضروری نہیں ہے کی ہم جسے ایک دکان پے جائیں اس اس وس ریٹ ایک ہی دکان پے سیم ہو دو تین دکانوں پے جانے پے ریٹوں میں بھی فرق پڑتا ہے
یے تو صحیح کہا باجی آپ نے یے تو بہت انتر پڑتا ہے اس چیز کا پتا بارگنگ وغیرہ ہم لوگ بارگنگ وغیرہ اچھی کر لیتے ہیں آپا ان لوگوں سے نہیں ہو پاتا یے تو ہمارے منمائی کو دیکھ تے ہے جب ہم کہتے ہیں اتے نہ اتتے دوں گی تو کہتے ہیں رہتے دکان ہی لے لو اس
جی ایسا ہی ہوتا ہے باجی ہمارے جو اور بھی ایسا ہی کرتے ہیں تبھی تو مجھے کے ساتھ بازار جانا پسند نہیں آتا
یہی تو میں تو خود آپا میں تو ایسے کرتی ہوں اپنی سہیلیاں کچھ ان کو لے جاتی ہوں میں تو کہہ دیتی ہوں دیکھو میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ دیکھو میرا کام نہ بنے تمہارے سات جانے میں کیا فائدہ
صحیح کہا بات اور باجی ایک چیز ہے ہمیں توکان پے پسند آ رہی ہے ہم ایک دو چیز لے لیں گے سوہر کے ساتھ جات تے ہے تو ایک چیز لینے گئے ایک ہی چیز لینے دیتے ہیں دوسری کو دیکھتے تو کہتے بعد میں لے لیو
وہی تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں آپ کا جب میں نے تو مجھے چوڑیاں پسند آ گئیں پھر دیکھو کشمیری جھمکے بھی آئے تھے ہے نا کتنے وہ چل رہے تھے تو میں نے کہا میں یے بھی لو تو کہہ رہے تم رہنے دو ایک کام کرو میں جا رہا ہوں تم خرید کے آ جانا
ہاں باجی آپ نے دیکھا کتنے پیارے پیارے گلے کے سیٹ بھی کتنے پیارے پیارے آ رہے ہیں میں تو ہمارے پس میں ایک اور دکان کھلی ہے عید پے اسی سے لے کر آئی تھی بہت پیارے پیارے سیٹ ہیں
مجھے تو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں آپ میں تو سچی میں انہیں دیکھ کے نا آپا ایسے ہو جاتا پاگل سی یے مجھے کہہ رہے میں تجھے مان لے کبھی ادھر کی سائڈ لے کے بھی چلوں تو تو تو پاگل ہی ہو جائے گی وہاں سے لالا کے
یے تو صحیح کہہ رہے باجی ہمیں شوق ان چیزوں کا ہوتا ہے اور تو کسی کا نہیں ہوتا یہی ہوتا ہے سجنے سورنے کا اور یے بھی ہے باجی یے بھی ایک ہی عمر سے ہی اچھے لگتے ہیں اب عمر ہے تو کر رہے ہیں عمر نہیں رہے گی تو کہاں کریں گے اب ہماری دادی امی نانی امی کو دیھکھ لو کتنے شوق کرتی ہیں
یے تو آپ نے صحیح کہا دیکھو ساری چیزیں نا عمر کے حساب سے تھوڑی تھوڑی سی عمر ہونے لگتی ہے تو پھر ان چیزوں کو پھر من بھی نہیں کرتا
یے تھا اب دیکھو جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی باجی تو ہمارے الگ ہی شوق تھے کتنا سب کچھ رہتا تھا سجنے کا تھا سنورنے کا تھا شادی ہو گئی اب بچے ہو گئے اب پھر بھی اتنا نہیں رہا ہے ایسا لگتا ہے کی اب تیار ہو گئے تو تھوڑا سہیلیوں مل لیے پھر کھانا بھی بنانا ہے یے بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اس میں رہ جاتے ہیں
جو چیزیں ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم تھی اب ہمیں کتنا کریز بھی نہ رہا ہے ان چیزوں کا اب تو کچھ چیزوں کو ہمیں بس فارملٹیز لگتی ہیں کی ہمیں نبھانی ہے
ہاں ٹھیک ہے چلو باجی آپ پانا ٹھیک ہے میں آپ کو کروں گی تھوڑی ہاں ہاں ٹھیک باجی خدا حافظ باجی